و ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہاں جی وعلیکم السلام جی
ہاں ولیکم سلام جی سلام جی اور سنائے کیا حال ہے آپ کے
بس بڑھیا بڑھیا آپ بتاؤ کیا کر رہی تھی
بس ب ایسے ہی بیٹھے تھے فری ہاں جی اور ہاں جی ہاں جی کا ل اور سناۓ آج بریانی بنائی تھی
ٹھیک ہے
ہاں جی
ہم نے رات کو بنائی تھی
اچھا جی ٹھیک ہے اور اور سب ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ٹھاک
جی ہاں جی بڑھیا بڑھیا سب بڑھیا کیا کر رہے آپ شوہر گھر پہ کھانا کھانے آئے کہ نہیں
نہیں نہیں وہ دوپہر کو نہیں کھاتے نا
اچھا ساتھ لے جاتے ہوں گے ٹھیک ہے ج
ہ اور بناائے اور اما بابا سب ٹھیک ٹھاک ہے
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا موسم کیسا چل رہا ہے ادھر
موسم تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اج تو
بارش نہیں آ رہی اگن
نہیں نہیں ادھر تو بڑی دھوپ چڑی ہو
جی جی
ہاں جی بارش آپ کے ادھر بارش آ رہی ہے
نہیں نہیں ہمارے ادھر تو نہیں پتا نہیں پنجاب میں کہیں پڑ رہی ہے بارش کے تو بڑی بارش آ رہی ہے
ادھرتو نہیں آ رہی
ہمارے بھی نہیں ادھر آ رہی بالکل ہوا چل رہی ہمارے بھی موسم تو ایسے ہی ہے گرمی والا اتنی گرمی ہے پسینے چپ چپ کرٹتی ہے
یہ موسم ہی ہے نا چپ چپ والا
جی جی یہ تو ہے
ہاں
اور جی برتن صاف کر رہے تھے
ہاں جی ہاں جی اور بتائے کیسے چل رہا ہے گھر میں سب
بس ابھی کھانا کھا کے ہٹے ہیں میرا بیٹا آیا تھا وہ بھی کھانا کھا کے گیاب ا بھی کھانا کا کے ہٹیا بھی ایک منٹ ہی ہویا بس اس نے چکن کے ساتھھ کھائی روٹی مٹن کے ساتھ ہاں جی بیٹن
ہاں میں ابھی مٹن ہی بنانے لگی ہ
جی ج اور بس ابھی کھانا کھا کے بیٹھے ہیں ابھی برتن کرنے ہیں صاف میں نے اب جاؤں گی رسوئی میں ابھی گرمی بڑی لگ رہی ہے
گرمی تو بہت زیادہ گرمی یہ جو موسم ہے نا یہ گندا یہ بہت گندا موسم لگتا ہے گرمی میں تو
ہوں ہوں اے س چلاؤ اےسی کے اندر بیٹھے رہو بس
پر وہ بھی بل بل کا ٹنٹا ہے نا
وہ یہ تو ہے ہی ہم نے بھی دیکھنا ہمارا کیا کتنا بیل آئے گا اس بار ہ پتا نہیں نا جب بل بل کرنے آئے تھے تب اے سی شروع کیے ہم نے چلانے اب دیکھو دو مہینے بعد کتنا بل آئے گا
ٹھیک ہے اور بتائیے آپپی آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
جی جی بڑیا بڑیا اور آپ کی امی کیا کر رہی ہیں
امی نے نا آنکھیں بنوائی ہیں وہ آرام کر رہے ہیں
اچھا اچھا دونوں آنکھیں بن لیی ایک باری
ایک ایک بھر ایک بنوائیے ایک بنائی ہے ہاں جی آرام کر رہے ہیں وہ تو ان کو ریسٹ پہ کہ نا پ ایک مہیننا پورا ریسٹ کرنی ہے
جی جی یہ تو ہے
ہاں
دھوپ میں بالکل نہ جائیں امی آپ کی جانا بھی ہے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں بس
نہیں وہ نہیں جاتے بالکل بھی نہیں جاتے وہ
ہوں رسوئی میں بھی نہ جائیں سیک لگتا ہے نا آنکھوں پہ ادھر بنا کام کرے رسوئی میں بھی
ہ نہیں وہ ہیک رسوئی میں بھی جتے کوئی کام نہیں کرتے بس سارا دن آرام کرتے ہیں
جی اور جی
اور اور بڑھیا آپ بتائے گرمی کے گرمی اتنی ہے کہیں پے جانے کا من ہی نہیں کرتا گھر سے نکلنے کا
کل کتنا ٹائم ہو گیا ادھر گئی اپنی بھابی کے پاس گئی پھر وہ کہتے سوٹ لے لو میں نے تو بیڈ شیٹ لینی تھی وہ لے کے آئی ہوں کل دو
اچھا جی
پہلے ہم گے تھے گئے تھے کہیں پھر وہ کہتے فون کیا انہوں نے آج جو میں نے نا سیل لگانی ہے کپڑوں کی آجاؤ آپ دیکھ لو میں کا چلو ممی کو امی کو میں نے کہا میں کہا چلو چلے ہم ادھر پھر ان کے ساتھ میں گئی بازار پھر ان کے گھر گئے پھر ایک کے آئی دو سوٹ لے کے آئی دو چدریں لے کے آئی دیوان کی نہ چدریں نہیں تھی میرے پاس اچھا ایک تھی ایک بڑے ٹائم ہوگا چل رہی ہے وہ وہی دھوتی ہوں وہی بچھاتی ہوں اور پھر میں دھوکے لے کے آؤں کہتی میں لینے جانی چدرے پھر میں نے لینے جانی بیڈ شیٹ کی بیڈ کی ڈبل بیڈ کی بھی لانی ہے میں کہا چلو ٹھیک ہے میں یے دے دو مجھے میں دیکھ لوں گی میری پوری آئی ٹھیک ہے دیوان کی نہیں تو واپس بھیج دوں گی آپ کے پاس
آمم ہمم یے تو ہے گرمی میں ویسے بھی نا کوٹن کی
ہاں جی ہاں جی جی جی جی کوٹن کی بھیچھا میں کوٹن کی لے کے آئی دو چدریں میں اس سے کہے آئی ہوں میں کیا اور چدرے لا دینا مجھے کوٹن کی
اچھا جی
تو ایک تولیہ لائی ہوں ان کے لیے دو وہ ہے دو تھے رومال تھے دو بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے وہ بھی لے آئی کہتی اتنے اتنے کا ہے پچیس پچیس میں کہا چلو دے دو کوئی بات نہیں لے لوں گی میں کیونکی میرا رومال جب کہیں جاؤں نا کہیں شادی پے جاؤں
پے گر جاتا میرا خود کا میرا خود کا ڈگل خود کا وہاں پے ہی رک جا رہ جاتا ہے
ہاں ہاں اور پچھے پتہ نہیں کہا پے گئی تھی رومال نیا لے کے گئی رومال میرا چھوٹ گیا وہیں پے
آمم ہمم
پھر میں نے کہا میں رومال پکڑنا ہی نہیں میں نے ہاتھ میں نیا رومال لے کے جاؤ نیا ہی رہ جاتا ہے میرا کہیں نہ کہیں
وہ تو ہے
اور جی آپ نہیں گئی بازار کہیں گھومنے
نہیں گرمی میں کہیں بھی نہیں جانے کا دل کرتا
جی جی یے تو ہے اور آپ کے بالک کیا کر رہے ہیں
وہ گھر میں نہیں ہے وہ گئے ہے کبھی کہیں گئے نہیں ہے وہ گھر نہی ہے
کھانا کھا گئے آپ کے
ہاں جی
جی جی اچھا جی اور جی
اور بس گرمی میں تو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا پانی بس
ھمم پانی کے ساتھ ہی پیٹ ایسے بھر جائے گا نا بڑا بھر جاتا ہے پانی کے سات پیٹ
پھرز کرل کچھ اور کھائیں کوئی چائے بنا کے پیئے چائے والی چائے بھی ٹھیک لگتی ہے پھر گرمی میں گرمی ہی مارتی ہے چائے کو چائے ہی مارتی ہے گرمی میں
ہ تو یہ تو ہے
نہا پیو چاہے ایک بار کیسا لگتا ہے دیکھ لو
سارا دن ایسے لگے گا جیسے کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے شریر نہ ہاں اچ یہ تو س چلو اللہ کی رحمت ہے کہ چلو چل رہے ہیں اچھے سے
ہاں ج جی جی یہ تو ہے
گرمی اتنی مہنگائی میں کوئی بھی چیز لینی جیا کرنی بہت مشکل ہے
جی جی یہ تو ہے راشن ہی گھر کا کتنا مہنگا ہو گیا ہے کتنا مہنگا راشن ہے دیکھ لے ڈالے لینے جاؤ تنے تین چار ہزار لگ جا ہے گا دال ہے پوری اور سبزیا الگ
بہت مشکل ہو گیا گھر کا خرچہ چلانا نا
جی وہ تو ہے ہی کیا کریں کیا کر سکتے ہیں مجھے
ہوں
کام رہے نہیں اتنے کام تو ہے ہی نہیں بالکل بھی کام تو رہا ہی نہیں تھوڑا بہتا کام ہوتا ہے کام جات ت بس آگر ت خھر پئے کتے ہے ہی نہیں کام ہی نہیں ہے کام ہی نہیں ہے
ہوں ہوں
باہر بھی جاتے ہیں پیمنٹ ہی نہیں ملتی ان کو بالکل بھی
وہ کام نہیں ہے نا گرمی گرمی کے گرمی کے چلتے ہی یہ کام ہو رہا ہے نا
جی جی یہ تو ہے ہی
ہوں ہوں
اور اب کیا کرو گی آپ فری ہو کے
ابھی بس فری ہو کے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ابھی تو پیاز کاٹے ہیں وہ بیٹا بول رہا تھا مٹن بنانا تو اس کی تیاری کرنے لگی ہوں
اچھا بنات بنانا آتا ہوگا نا بیٹے کو
ہاں جی ہاں جی وہ بنا لیتا ہاں ج
سارا مسالہ کر دو گے اس کو
ہاں جی ہاں جی وہ آ کے کر لے گا میں آپ تو کوودوں ان کو میرے پسند نہیں آتا
آپ بریانی کیسے بناتے ہو
بریانی ویج بریانی نان ویج بریانی نان ویج میں تو وہی ڈال د جو نان ویج میں تو چکن ہی ڈلتا ہے چکن کو بوائل کرنا پڑتا ہے پہلے
اچھا پہلے بوائل کرنا پڑتا ہے اس کو ٹھیک ہے پھر وہ مسالے تو وہی ڈلتا
بائل مسالے تو وہی ڈلتے ہیں جو کھڑے مسالے بھی ڈالنے ہیں جو دوسرے مسالے ہیں وہ بھی ڈالنے ہیں بقی چاول تو جیسے بنتے ہو ویسے بنتے اس میں بوائل کر کے بریانی وہ بول چکن ڈال د نا اور نان ویج بریانی بن جاتتی
جی جی مٹن میں کون کون سے مسالے ڈالتے ہو آپ
مٹن میں میرا بیٹا ہی ڈال میں نے تو کب کمی کی گئی ہے ویسے پیاز ٹماٹر یے ادرک لہسن سن کردیا باقی جو اس نے کرنا وہ وہی کرے گا
ہاں کھڑے مسالے وہی ڈال دے گا وہی پتہ ہے اس کو کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا جی جی اور جی اس کے ساتھ چاول کھاتے ہو مٹن کے ساتھ یا
نہیں چپات چپاتی
روٹیا سیکھتے ہو ٹھیک ہے جی روٹی سیکھتے ہو ٹھیک ہے جی
نان چلتا ہے نان
ہاں جی جی جی جی اور جی
بس بڑھیا جی چلو
چلو ٹھیک ہے جی خدا حافظ جی
ٹھیک ہے جی خدا حفظ اور سلام